السلام علیکم
ہمم وعلیکم السلام
بتائیے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہے
ٹھیک ہے کچھ نہیں کر رہے بیٹھے ہے بنائینگے دیر سے آپ کیا کر رہے ہیں
ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسکول سے لا کے
ٹیوشن نہیں جانا ہے
نہیں آج اس کا برتھ ڈے ہے تو آج چھٹی ہے اس کی ممی امی بولی نہیں آنے کے لیے
آ اچھا ٹھیک ہے اور سنائیے
ٹھیک ہی ہے سلائی ولائی ہو گیا
آج نہیں کیے ہیں کل سے کریں گے
ہمم
ایس تو کل پرسوں جگل تھے تو دن بھر نیند لگ رہا تھا سوتل تھے آج کل سے کریں گے
ہاں پرریتی کے برتھ ڈے تھا نا
ہمم ہاں اسی لیے اب کل سے کریں گے گئے تھے ایس مارکیٹ سامان لا نے
کون کون آئے تھے سب اس کا برتھ ڈے میں
نانی ماما
ہ
آ موسیی موسا سب آئے تھے اور اس کے پاپا کے دوست لوگ آئے تھے
اچھا
ہمم آپ کو بلائے تو آپ آئے میں خالی پاپا آپ گئے تھے آپ کو بلایا تو آپ آے بھی نہیں تھے
ہاں میرے ابو بول رہے تھے کہ وہ بلا رہے تھے تم نہیں گئی
ہوں تو آپ کو فون کئے تھے آ ئیے گا آپ نہیں آے تو پھر رات ہو گیا تو ہم نے ہی کال کی آنے کے لیے اور سب
اور سب ٹھیک ہے تو چلی گئی پریتی کی ہے ہی یہاں
کل ہی گئی مامی کے ساتھ
کون مامی آئی تھی
چھوٹکی مامی آئی تھی اس کی میرے بڑے ابو کے بہو آئی تھی
ہوں
انھیں کے ساتھ چلی گئی
تو سٹرڈے کو تھی ہی کل کل گئی نا
ہاں آج اسکول کھلی ہے نا
اچھا
اسی لیے چلی گئی اور بتائیے
اور کا بتائیں کیسا ہے ادھر موسم
ٹھیک ہی ہے دن بھر تھوڑا تھوڑا بارش ہوا اس ٹائم سے کھلا ہوا ہے
ہاں
ہوں اسکول گئے تھے آپ
ہاں اسکول گئے تھے
ہاں ٹھیک
چھٹی ہوا پھر ٹیوشن گئے ٹیوشن سے پھر گھر آگئے
او ٹھیک ہے کل تو دن بھر ویست تھے کل دو اڑھائی بجے جو مطلب کام ختم ہوا
ہوں کام ہی اتنا رہتا ہے تو
ہوں
کل ویسے ہی ہم کو ہی پان کے جانا تھا تو مارکیٹ گئے بھی نہیں سب ادھر ہی آ گئے کام کرنے والے تو
ہوں نہیں نہ
پھر شام میں پانی بھی گرنے لگا تھا
ہاں رات بھر پانی ادھر بھی گرا ہے
ہوں
ہم کو رات میں پتہ نہیں چلا جب صبح جگے نا تب دیکھے پورا پانی گر بھی رہا تھا
ہوں میرآین ورٹر بن گیا سے بولیے اگر نہیں بنتا تو مطلب لائن نہیں رہتا تو دقت ہی رہتا
ہاں بنایا نا کل آیا تھا
ہاں بٹ پیسہ لیا بنانے میں
کتنا
مطلب اس کا وارنٹی تھا نا تو کم پیسہ لیا شاید کچھ لگایا اس کا شاید چار سو لیا یا پانچ سو ایسے ہی لیا
ہاں کیول بنانے کا چارج نہیں لے گا جو سامان لگتا ہے اس کا تو پیسہ لے گا
او ہم کو لگا کی سامان بھی فری میں دیتا ہوگا
نہیں اس کا کیول بنانے کا وہ ہے سے ہم مشین لیے تھے نا تو بولا ہم بولے کی اس کا گارنٹی وارنٹی تو بولا کی سال بھر کے مطلب گارنٹی ہے ایک سال کا اور مط لب آ ایک سال کے بعد بنانے کے لیے مطلب چھ سال تک بنا کے دیں گے لیکن اس میں جو سامان لگے گا آپ کو لگانا پڑے گا اس کا پیسہ لگے گا
وہ سلائی مشین والا
ہاں
آمم
اور میرا تو انورٹر چارج نہیں ہونے پا رہا تھا سب آئے نا اس کے بعد چارج نہیں ہو رہا تھا ہم کو پتی نہیں چلا ہم سوچ رہے چارج ہو رہا ہے چارج نہیں ہو رہا تھا
تو ایم سی بی آو آف ہوگا شاید
نہیں وہ ایکٹھا نہیں بلو کلر کا بٹن جو جلتا ہے
ہاں
آن آف کرنے والا رہتا ہے اس میں انوٹر والا ہم اس کو بند کر کے چارج کر رہے تھے
نہیں تو چالو رہا ہے مطلب آن ہو رہتا ہے پھر بھی تو چارج ہوتا ہی رہتا ہے
چارج ہو رہا تھا لیکن مطلب چارج ڈھنگ سے نہیں ہونے پایا کولر چل گیا نا تو نہیں ہو رہا تھا آواز کرنے لگا مطلب کی بیٹری ختم ہو گئی
ہاں لکھتا ہے بیٹری ڈاؤن
ہاں بیٹری لو ہو رہا تھا تو پھر کل کوئی بتایا سامنے والی کی ایسے نہیں ہوتا ہے اس کو آن کر کے چھوڑ دیجیے چارج تے رہے گا آپ نکال ل بند کرتے ہیں وہ چارج نہیں ہونے پا رہا ہے اس سے تو پھر رات میں تو رات بھر لائن تھا دیکھ تے لائن کٹے گا اس کے بعد نا کتنا دیر چلتا ہے
تو اس کو چلاتے ہیں تو آف کر کے
نہیں جیسے آن کر کے چلاتے ہیں چارج جب ہوتا ہے نا تو ہم اس کو وہ بلو کلر کا بٹن نہیں رہتا گولا والا اس کو ہم بند کر کے چارج رہتے ہم سوچے کی ہاں آف کر کے سوچے کی چارج ہو جائے گا
اچھا
تو ہم آف کر رہے تھے ہم سوچے کی چارج تو ہی رہا ہے کیول رات کو نہ چلانا ہے اس سے دن میں تو لین سے چل بھی کرے گا ہم آف کر کےچالا رہے تھے پتہ نہیں چلا پھر کسی سے پوچھے تو بولی کی نہیں اس کو آف کر کے چلائیے گا جاتی کریے گا تو چارج نہیں ہونے پا رہا ہے کہ اس کو آن رہنے دیجیے کچھ نہیں ہوگا میرا بھی ایسا ہی ہو رہا تھا ہم بھی آف کر کے چارج کر رہے تھے نا تو میرا بھی نہیں چارچ ہونے پا رہا تھا
ہمم ہاں آو جب بنانے والا آیا تھا تو وہاں پر تھے تو امی گئی امی گئی تو پوچھے گی تاکی خراب ہوا تھا تو دیکھیے وہ گول ٹائپ سے تھا مطلب بلیک کلر کے کچھ وہی اڑ گیا تھا تو وہی اڑ کے مطلب کی اس میں کچھ ڈالا ہوا تھا دیک سے زیادہ ولٹیج سب آیا تو وہی اڑ کے پھر نہیں چارج ہونے لگا اور اس میں سے مطلب جلنے ٹائپ سے کچھ ایسا ہی اسمیل آ رہا تھا تو پھر ہم لوگ بند کر دیے تھے پھر اس کا وارنٹی تھا تو وہی بھیا کمپلین کیے تو آیا بنانے پھر پیسہ لیا
دیکھ لی
لگا فری بنائے گا
جاپان سکنا ہمم دیپانشپ ہاں ہاں بولیے
بولیے آواز لائن بھی تو نہیں ہے آیا تھا تو کم وولٹیج میں تھا کم وولٹیج میں تھا نہیں جل رہا تھا
او پتہ نہیں الیکن میرے گھر تھا نا تو تھا لائن اس دن خراب ہوا تو ان کا پھر بنوائے ہم لوگ سب کوئی
اچھا ہاں
اور پھر پتہ نہیں رات میں تو رات بھر لگتا ہے کی تھا کٹ کٹ کے آ رہا تھا
ہاں انوائٹر چالو رہتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے نہیں رہتا ہے تو اس میں لگتا ہے
اور آج ابھی لگ رہا کی نہیں ہے دوپہر تک لائن تھا اچھا ابھی نہیں ہے وہ بھی کٹا ہوا ہے بہت لائن ڈسٹرب رہ رہا ہے ہمم کل اسکول جانا ہے
ہاں جائیں گے ہی
ہمم
ابھی چھٹی بھی کیا تھی کہ ملے گا
ہاں ایسے تو سامان لے یے ہم ابھی نہیں جائیں گے
گئے تھے آج مارکیٹ کا
ہمم آج گئے تھے پھل ول لانا تھا آج تو ایسا
وہ پھال بولے ہم کو پھل سنایا
نہیں پھل لانا تھا استر لانا تھا تو گئے تھے لے کے آئے آئے تو بہت نیند آنے لگا جگہ تھے دو تین دن سے
ہمم دھوپ بھی کر رہا تھا نا بیچ بیچ میں
ہمم تین دن سے جگے ہوئے تھے کا ہے کی اس کا چھٹ
ہاں چھٹھی سے ہے
اس دن سے رات سے جگے ہے اس دن تو رات بھر نہیں سوئے بھابی آ گئی تو رات بھر سب جا کے لے ہی رکھ کے تین بجے سوئے ہے نہیں بولے کی میرا انورٹر چارج نہیں ہو رہا تھا تو رتے کے ہو جا رہا تھا تو پھر نیندے نہیں وی سے آ رہا تھا اس کے بعد پھر دوسرے دن برتھ ڈے ہو گیا اس دن بھی اسی ٹائپ کے ہوا مطلب تین بجے بور میں اس دن ڈیھ کر ہو گیا کر گیا انوائٹر بیٹری پھر آج تو مطلب آج تین دن کے بعد بہت سوئے آج سات بجے صبح بھی جگے اور اور پھر آئے مارکیٹ سے کھائے گیارہ بجے کھانا کھا کے اور پھر تھوڑا دیر کے بعد مارکیٹ گے پھر یے اس بعد سو تو جگے اھائی بجے پھر آیا تو بابو کو کھانا وانا دے کے پھر اس تو ٹیوشن بھیجے ہیں ابھی اور ساتھ بجے آئے گا تو کچھ کچھ بنائیں گے ابھی نہیں بنا رہے ہیں
اور وہ اسٹیٹس لگائے تھے وہ کون تھی وہی بیٹی تھی
ہاں بھابھی ہے نا اس کی بیٹی ہاں
ماشاللہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی
ہوں دیکھے تھے آپ
اسٹیٹس لگاے تھے نا
ہاں ں اور ایک تھو میری بیٹی تھی ایک
ہوں وہ یلو کلر کے ڈریس پہنی تھی نا
ہاں چھوٹی والی نانی دی تھی اس کو
ہاں
ہوں اور سب آئے تھے سب کو لاے تھے نانی کان کالے دی
ہوں
ہوں ں چھوٹی والی نانی مامی سب کپڑا لائے تھے موسی بھی کپڑا لے کے آئی تھی
کس کی خالہ آئی تھی آپ کی کی پریتی کی خالہ
اس کی پریتی کا
اچھا
ہممم سب آ ے تھے تو سب کوئی لے کے آئے تھے اور سب آئے تھے اس کے ابو کے فرینڈ لوگ آئے تھے ٹھیک ہے
ہاں
سب اے تھے بولے آئیے گا تو آپ پائی بھی نہیں کی بہت تھا آدمی مطلب آئے تھے چالیس پچاس
ہاں اب سب جتنا پوچھے تو اتنا تووے کریں گے
ہاں سب کوئی آتی بہت کوئی اور آتی ہے نا نیپال گے تھے ہیں ان کے گھر کے بھی دونوں بہو آئی تھی اور دونوں بچے لگائے تھے ان کے
اور او اسکی ہاں بولتے ہیں اس کی ساس آئی تھی کہ امی اس کی آئی تھی
ان کے یہاں کے کوئی نہیں آئے تھے خالی ان کے ہسبینڈ آئے تھے
بس وہی ہم کو لگا کہ ان لوگ کے دو نوں
ہم بولے دوبارہ میں جا کے بولے ان کی اس کی ہوں جٹھانی کو دیورانی کو سب کو بولے کوئی نہیں آئے تو ہم کیا کریں شام کو بھی گئے تھے اس کے یہاں کھانے تو ہم بول کے آئے تھے پھر دوپہر میں بھی شکروار کو گئے تھے بولنے پھر رات میں بھی فون کیے تو نہیں آئی ہوں ان کا لڑکا آیا تھا ہوں چھوٹے والے ہوں